ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
سب اچھے سے شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
بس میں کھانا بنا رہی ہوں میں نے آج وہاں کا کام جلدی جلدی فنش کیا اب خالی لوبی کا کام رہ گیا تھا بولو اب میں یہ سب بیٹھے تھے کچھ پاپا کا فرینڈ آیا تھا ظاہر بھیا ابو سب مل کے بیٹھے تھے کچھ حساب کر رہے تھے تو اب وہ سب نکلے شاید نماز کے لیے نکلے کہاں نکلے
بارش کتنی تھی نہ اتنی صبح سے
ہاں صبح کتنی بارش ہوئی ہے نہ ہمیں کھڑکیوں سے پانی اندر آیا اتنی تیز بارش تھی فی تو اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کھڑکیوں سے پانی اندر آیا میرے جو نیٹ کرٹینس ہے نا
ہاں
وہ بھی گیلے ہو گئے تھے
ہاں اور جب ہم صبح جم گئے نا ساڑھے پانچ نکلے گھر سے تب نہیں تھی تب اچھا موسم تھا پھر جب ہم وہاں سے نکلے اب پوچھو مت بارش کتنی ہوئی کتنی ہوئی
قسم سے مطلب چھ بجے اٹھی میں نے یہ کپڑے اتارے باہر سے لیے اندر اور پاپا نے پھر یہ لایا تھا کیا اس کو کہتے ہیں مطلب اگر دودھ پھٹ جاتا ہے نا مطلب اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے
وہ جیسے پانی اور وہ الگ نکلتا ہے دودھ اور پانی
نہیں نہیں یہ نہیں پھٹ دیا مجھے لگا پھٹ متا گیا ہاں وہ تو گئی نا اس کا جو شیور تھا نا وہ پوسٹپون ہو گیا
اچھا ٹھیک
ہاں یہ نا پھر میں نے کہاں اپ اندر رکھے تو وہ سوکھ گئے تھے تو پھر میں پھر میں نے سو جائے ہم سو جاوں گی پاپا نے بول مجھے جاؤ نہا لو تم کل بھی بیمار سے تھوڑا فریش ہو جاؤ گی میں تھی نا بیمار تو میں گئی نہانے تب تک بچ گئے ساڑھے چھ وہاں سے نکلتے نکلتے ساڑھے چھ ہو گئے تو اس کے بعد پھر بارش ہونا اسٹارٹ ہو گئی کی میں نے کیا میں نے اوپر سے نیچے تک ساری کھڑ کیاں باندھ کھڑکیاں باند کر رہی تھی تو بولا منے ٹوپی کہاں ہے بھیا کدھر ہے وہ کدھر ہے یہ کدھر ہے تو اس کو بول رہی تھی وہ نکلی تو میں نے سوچا اب میں سکون سے تھوڑی دیر سو جاؤں گی تو کیا بھائی نے فون یہ کہاں یہ کہاں پہ روٹی لائی میں نے بولا ہاں لائی اب اس کا کال کٹ ہوا تو کیا پاپا نے فو سبزی کیا لانی ہے میں نے بولا ایسے سونے سے بہتر ہے کہ نہ ہی سو جائے
ہاں پھر اسے سر درد ہوتا ہے ایے
ہے نا اوپر سے میں بیمار تھی نا
ہاں
مجھے مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو ماروں گی
ٹھیک میں نے آپ کو کل دو دن دو دن میں دو بار فون کیا آپ کے بھائی نے مجھے بولا آپ کو کوئی کام وام نہیں ہے وہ کام کری ہے بیٹھو
میں نے اس کو بولا جب میں نے سنا نا میں باہر تھی وہ اوپر ہو خب میں نے سنا نہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر رہی ہے میں اس کو بولا فون ادھر تو تم کیا جھوٹ ان کو کہہ رہے ہو اچھا میں ان کو خود کہوں گی فون جنید کے پاس سے پھر میں نے اس کو دو تین بار ڈانٹا بولو کہ یہ میں میرے پاس فون ہی ہے یہ کہیں گے کہ اگر اس کو کام ہے ہم اس کے اپنا فون نہیں اٹھاتے جب یہ کام ہم کام کر رہے ہوتے
ارے نہیں جھوٹ بول رہا پھر مجھے بسوا دی خراب ہے تو ایسے
ہاں ہاں میں بولا میں کو بھی یہی بولا اور فرحان کال کر رہا تھا اسے بول رہا تھا میں بہت زیادہ میں وہ ہوں میں یہاں ہوں وہ کام کری وہ سوئی ہے پتا نہیں کیا کیا میں نے کیا مگا دا کہے فون سے فون چنید کا فون خراب ہو گیا ہے جھوٹ کہتا ہے اب
ٹھیک دادی ٹھیک ہے
سب اچھے سے اب گھر پہ سب ٹھیک ہو
ہاں یار سب اچھے سے ہیں اور بتاؤ آ باقی
بس ٹھیک اچھے سے یہ نا مجھے آپ کو پتہ ہے یہ پمکن اور دہی ہوتی ہے یہ کیسے پکانی ہوتی ہے
مجھے نہیں پتا ہے بہن
میں نے تو آدھی وہ پکای اب مجھے پتا نہیں آگے کیا ہوگا مجھے جو دماغ میں آتا ہے وہ میں وہ کر دیتی ہوں قسم سے سچ ہے آپ کو ہر ایک چیز اس مت نہ آتی ہوگی
نہیں یار کہاں آئے گی مجھے نہیں آتی ہے سبزیاں وغیرہ پکانا اگر آپ کو مطلب وہ نا پھر آپ میں مما کو بولوں وہ بولے
ہاں آپ کو ابھی جاؤ آپ اس کو کہو مطلب دودھ کو بوائل وائل کیا اچھا سے اس میں مسالے بھی ایڈ کر کی یہ جو پامکن کی ہوتی ہے اس کو آئل میں ڈالنا ہوتا ہے اس کو آی آئل میں ڈال کے فرائی کرنا ہوتا ہے یا کچھ اور اس کو جا کے بولو
ٹھیک ہے رکو ابھی اب بتاتھی ہوں
جاو بتاؤ مجھے پھر بتاؤ
مما آول تو دھ کتے رنا آول تو دورھ
ذرا ویسے نا اردو میں بتاؤ نا
وہ بتاؤ وہ مجھے بتاؤ وہ لمبی والی ہے یہ
لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی اس کو بولو اس نے وہ یہ کیا مطلب صاف واف کیا اس کو میں نے صاف واف کر کے رکھا اس کو اب مجھے خالی اتنا بتاؤ اس کو فرائی کرنا ہے
ہاں پامکن کو فرائی کرنا ہے نا پہلے آ پھر
بس باقی مجھے پتا ہے مجھے یہی سننا تھا فرائی کرنا ہے
پھر جیسے یا
نہیں نہیں وہ مجھے پتا ہے باقی
ہاں
تلنا تھا کہ اس کو فرائی کرنا ہے
فرائی کرنا ہے ہاں دودھ کو بھی فرائی مطلب ابال لانی ہے اور پامکن کو بھی فرائی کرنا ہے
ہاں وہ ہاں ہاں باقی مجھے پتا مجھے صرف اتنا سننا تھا کہ مطلب اس کو فرائی کرنا ہے یا کچھ اور وہی سننا تھا ٹھیک تھینک یو سو مچ
ہاں کوئی بات نہیں
مجھے دادی بولا سو فرائی کرنا میں نے سوچا کہ آپ پھر سے کسی سے پوچھتی ہوں
اچھی بات ہے مجھے آپ بتاؤ ہمیں ہے نا جو وہ والی نئی کام تھی نا اس میں ہم نئے نہیں کر سکتے ہیں جوائن یا پرانا ہے صرف وہی
ہوں
ہیلو
ایک منٹ ایک ایک منٹ ایک منٹ کیا ا گ ہیلو
ہاں بولو
ہاں کیا کہہ رہی تھی تم
میں کہہ رہی تھی کہ مطلب جو نیا کام تھا اس میں ہم نیا کر سک کہیں جان یا پھر جو پرانا ہی ہیں وہ
پرانا ہی ہے نا اس کو کنٹینیو کرنا ہے
اچھا ٹھیک
الحمدللہ
یرحمک اللہ
یہ نا اس کو یہی کرنا ہے پرانا ہی جوائن کرنا ہے
آپ کو کس نے بولا با رانی نے اچھا
میں نے اتنی دال بنائی ہے روز روز مجھ سے کہتے ہیں
اب اپنے بڑے پتلے نے بھی بنائی
کیا
میں بلاب اپنے بڑے پتیلے میں بنائی
نہیں
پھر
بنڈن میں بڑے پتلیے میں پہنچے
اچھا ٹھیک
جی مجھے کیا پورے محلے کو دعوت کرنی تھی
مجھے لگا کرو گے مت ہمیں بھی ہمیں آپ کے آہاتوں کی دال کھاتی
وہ کیا نارمل سی دال ہے جیسے کہ پتا نہیں کون سے بڑے بڑے پکوان ہیں
ارے نہیں یار پھر بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ الگ ہی مزہ ہے
میں جو بھی سچ ہے جو بھی کھانا بناتی ہوں نا مجھے اتنا مطلب ایکسپیرئنس نہیں ہے لیکن مجھے میں نے ماما سے بہت کچھ سیکھا تھا مجھے کہتا ہے کہ مطلب یہ اور جو کھانا بناتی وہ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب وازوان جیسا ہوتا ہے مجھے صحیح کہتے ہیں ورنہ مطلب میرے دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں
ہاں وہ آپ کا دل رکھنے کے لے کہ تے ہوں گے اور پھر آپ پھر روتی ہونا اس لیے
نہیں میں نہیں روتی ہوں
آپ رونندو بچا ہونا
نہیں ایسا نہیں ہے
ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے
کاش تم یہاں پہ ہوگی میری ہیلپ کرتی مجھے اتنا درد ہے آج پاؤں میں
تمہیں کیا بتاؤں اگر میں وہاں ہوتی تو میں تمہیں کام کہاں کرنے دیتی
استغفر اللہ جمت دن ایک منٹ
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو وہی کام کرتا ہے جی جی ہم بھی گئے تھے ہمم ہم کہاں پہ راستہ کہاں پہ ہے نکالتے ہیں جلوس وغیرہ ہاں
ہاں مجھے یہ بھائی فون کرا تھا اس نے کچھ جو آئتلکرسی والا کڑا ہوتا ہے نا
ہاں
وہ پتا نہیں اس نے کہاں پہ رکھا ہے اب مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ ڈھونڈو
اچھا واں سے کسی نے لایا تھا
نہیں پتہ نہیں کس کا ہے اس لیے تو ڈھونڈنے کو کہ رہا ہے
کون سالا بھائی
وہ نہ دوسرا والا جو آپ کے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے
اچھا
ہاں اور
اچھی بات اس نے میں نے سنا اس نے کام چھوڑا ہے
کیا کہہ رہی ہے
میں نے سنا اس نے کام چھوڑا ہے
ہاں اس کو آج صبح ڈانٹ پڑ رہی تھی سب کی آج کلاس ہو رہی تھی صبح
اس نے کیوں چھوڑا
پتہ نہیں کہیں اور جانے کا پلان پتہ ہوگا ذرا آپ مجھے آم آج سنو سنو میری بات آپ مجھے ابھی کال بیک کرنا ٹائم نہیں لگانا
نہیں میں ابھی آپ کو کال بیک کروں گی
اگر نہیں نا کہ پھر کہہ دیا کال کرے